ہیلو
ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ہ کیسی ہو تو
میں ٹھیک ہوں تم سناؤ
الحمد للہ میں بھی ٹھیک ہوں آج کل پڑھائی کیس چل رہی ہے
پڑھائی ٹھیک چل رہی ہے لیکن ایگزامس قریب آ رہے ہیں اس لیے تھوڑی ٹینشن ہے
ہاں یہ تو ہے ہر اسٹوڈینٹ کے ساتھ ہوتا ہے ویسے تمہارا پسندیدہ سبجیکٹ کون سا ہے
مجھے اکنامکس اور انگلش بہت پسند ہے تمہارا
مجھے میتھمیٹکس اور کمپیوٹر سائنس پسند ہے
اچھا مجھے میکس تھوڑی مشکل لگتی ہے
شروع میں مجھے بھی لگتی تھی لیکن پریکٹس سے آسان ہو گئی
ہاں ٹیچرس بھی ہمیشہ پریکٹس کرنے کا مشورہ دیتے ہیں
ہ بالکل ایجوکیشن میں محنت اور کنسسٹینسی بہت ضروری ہے
ہاں اور تمہارے خیال میں تعلیم کی اہمیت کیا ہے
میرے خیال میں تعلیم انسان کو زندگی بدل سکتی ہے
میں بھی یہی سوچتی ہوں تعلیم سے انسان کو صحیح اور غلط کی پہچان ہوتی ہے
اور ایک تعلیم یافتہ شخص سوسائٹی کی بہتری میں بھی کردار ادا کرسکتا ہے
بالکل تعلیم صرف ڈگری حاصل کرنے کا نام نہیں ہے
ہاں یہ نالج اسکلز اور اچھی ویلیوز حاصل کرنے کا ذریعہ ہے
ہاں اور آج کل تو آن لائن ایجوکیشنز بھی بہت مشہور ہو گئی ہے
ہ اسٹوڈینٹس گھر بیٹھے بیٹھے دنیا بھر کے کورسز کر سکتے ہیں
جیسے تم نے کبھی کوئی آن لائن کورسز کیا ہے
ہاں کیا نا میں نے بیزک گرافک ڈیزائننگ کا آن لائن کورس کیا تھا
واہ پھر تو تم نے کچھ نہیں کییلز بھی سیکھی ہوں گی
بالکل مجھے تو بہت فائدہ ہوا
مجھے بھی فیوچر میں کوئی آن لائن کورسز کرنا ہے
اچھا کس فیلڈ میں
شاید کمیونیکیشن سکلز یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں
دونوں ہی اچھی فیلڈ ہیں
ہاں ویسے تمہارے خیال میں کوئی ملب میں اچھی ٹیچر کی کیا خاصیت ہونی چاہیئے
ایک اچھا ٹیچر سبر والا اور اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرنے والا ہونا چاہیے
بالکل جو ٹیچر مشکل کنسیپٹ کو آسان بنا دے وہ سب سے بہتر ہوتا ہے
ہ اور جو اسٹوڈینٹس کے سوالوں کو اہمیت بھی دے
ہاں لیکن کچھ اسٹوڈنٹس شرم کی وجہ سے سوال نہیں پوچھتے
لیکن سوال پوچھنا لرننگ کا اہم حصہ ہے
میں بھی یہی سمجھتی ہوں
تم روز کتنے گھنٹے پڑھائی کرتی ہو
عام دنوں میں تین یا چار گھنٹے اور ایگزامز کے دوران زیادہ
یہ تو اچھی بات ہے ہاں
تمہاراس اسٹڈیز روٹین کیسا ہے
میں تو رات کو جاگ کر پڑھائی کرنا پسند کرتی ہوں
اچھا مجھے بھی رات میں پڑھنا زیادہ پسند ہے
ہوں ہر اسٹوڈینٹ کا اپنا اپنا طریقہ ہے کسی کو صبح جھانک کر پڑھنا پسند ہے کسی کو رات میں
ہاں ضروری یہ ہے کہ پڑھائی افیکٹو ہو
بالکل
ویسے آج کل اسٹوڈنٹس کو سب سے زیادہ کس چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے
میرے خیال میں ڈسٹریکشن سب سے بڑا چیلنج ہے
اور سوشل میڈیا اور موبائل فونس
سوشل میڈیا ہاں یہ دونوں پڑھائی سے توجہ ہٹا دیتے ہیں
ہاں اور اسی لیے ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے
ہوں بالکل اگر وقت کو صحیح مینج کیا جائے تو بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے
ویسے ت نوٹ کچ بنانا پسند کرتی ہو
ہاں نوٹس بنانا ریویژن کے لیے بہت مددگار ہوتا ہے
ہاں میں بھی کلرفل نوٹس بناتی ہوں
ہ اس سے زیادہ یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے
ہاں اور پڑھائی بورنگ بھی نہیں لگتی
ہ صحی کہا س ہے یہ دونوں پڑھائی سے نوٹس بنانا پسند کرتی ہوں اسٹول میں
ویسے ایجوکیشن کا مقصد صرف نوکری حاصل کرنا نہیں ہونا چاہیے
بالکل تعلیم انسان کی سوچ کو بہتر بناتی ہے
اور اسے زیادہ ذمہ دار شہری بناتی ہے
ہوں تم فیوچر میں کیا بننا چاہتی ہو
میں ایک سکسیزفل انٹرپرینر بننا چاہتی ہوں
اچھا بہت اچھا میں لیکچرر پڑھنا چاہتی ہوں
واہ پھر تو تم فیوچر میں اسٹوڈنٹس کو انسپائر کرو گی
انشاء اللہ
تعلیم اور تربیعت دونوں ساتھ ساتھ ہونی چاہیے
ہاں صرف کتاب کا ان کافی نہیں ہوتا
ہاں اچھی عادتیں اور اچھا اخلاق بھی ضروری ہے
اسی لیے اسکول اور گھر دونوں کی اہمیت ہے
بالکل صحیح کہا تم نے
مجھے لگتا ہے کہ ہر بچے کو تعلیم کا موقع ملنا چاہیے
میں بھی اسی بات سے متفق ہوں
ہ کیونکہ تعلیم ہر انسان کا بنیادی حق ہے
ہاں اور ترقی یافتہ معاشرہ بھی تعلیم سے ہی بنتا ہے
ٹھیک ہے تم نے
ویسے میرے خیال میں ڈسپلن سب سے اہم عادت ہے
میں بھی اسی بات سے اتفاق کرتی ہوں
اگر اسٹوڈنٹ ڈسپلین ہو تو وہ اپنے گولز آسانی سے حاصل کرسکتے ہیں
ہ اور کیونکہ ڈسپلن انسان کو لگاتار محنت کرنا سکھاتی ہے
ہاں ویسے تم اگزامس کی تیاری کس طرح کرتے ج ہو
میں اپنے سلیبس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائڈ کرتی ہوں
یہ تو بہت اچھی سٹریٹجی ہے
ہ ات پریشر کم محسوس ہوتا ہے
میں بھی ٹائم ٹیبل بنا کر پڑھائی کرتی ہوں
ہ کیا تمہارا ٹائم کے بس ہمیشہ فالو ہو جاتا ہے
نہیں کبھی کبھی مشکل ہوتا ہے لیکن میں کوشش کرتی ہوں
ہوں کوشش ہی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے
بالکل
ہ تم گروپ اسٹڈی کو پسند کرتی ہو یا پھر انڈیویجئل اسٹڈی کو
مجھے انڈیویجول اسٹڈیز زیادہ پسند ہیں
کیو
کیونکہ مجھے تنہائی میں زیادہ کنسنٹریشن ملتی ہے
یہ بات سمجھ آتی ہ
تمہیں گروپ سٹڈی پسند ہے
ہاں کبھی کبھی گروپ اسٹڈی سے نئے آئیڈیاز ملتے ہیں
ہاں اور مشکل ٹاپک سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہوگی نا
بالکل تم بھی رائی کرو
ہاں ہاں کروں گی ضرور ویسے آج کل اسٹوڈینٹس کے پاس لرننگ کے بہت زیادہ ریسورسز ہے
ہاں وہ تو ہے بکس ویڈیوز آن لائن لیکچر اور ایجوکیشن ایپ اور کیا کیا موجود ہے
ہاں پہلے اسٹوڈنٹ کے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں ہوتی تھیں
ہ اس لیے ہمیںچ جس کا فائدہ اٹھا چاہیے
بالکل
تم لائبریری جانا پسند کرتی ہو
ہاں لائبریری کا ماحول پڑھائی کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے
ہ مجھے بھی لائبریری کی خاموشی پسند ہے
ہاں اور وہاں ڈسٹیکشنز بھی کم ہوتی ہیں
ہ وہ تو ہے اور بکس کی ورائٹی بھی مل جاتی ہے
ہاں ویسے تمہاری فیوریٹ ایجوکیشنل بک کون سی ہے
مجھے سیلف ڈیولپمنٹ اور بزنس کی بکس پسند ہے
ہاں ہاں اور مجھے تو بایوگرافیز اور موٹیویشنل بکس پسند ہے
گریٹ پرسنالٹیز کی زندگی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے
ہاں ان کی اسٹرگلز ہمیں انسپائر کرتی ہیں
وہ تو خ تمہارے خیال میں مارکس زیادہ امپورٹنٹ ہے یا نالج
میرے خیال سے نالج زیادہ امپورٹنٹ ہے
میں بھی یہی سمجھ گ لیکن سب مارکس کے پیچھے پھاگتے
سچ کہاں ویسے مارکس اچھے ہونے ہونا اچھی بات ہے لیکن اصل چیز سمجھ اور علم ہے
ہ بالکل اگر نالج ہو تو مارکس بھی بہتر آ سک ا
سچ کہ ہاں مجھے تم سے بات کر کے بہت اچھا رہگا چلو ملیں گے
اللہ حافظ
خدافظ
جو آ میں یاد رہ
سی گی گا